ہلو وعلیکم اسلام باجی
وعلیکم السلام کیسی ہو
بس بس میں تو اچھی ہوں باجی آپ بتاؤ کیسی ہو شوہر ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب اللہ کا شکر ہے سب خسے ہیں اب آپ بتائیے آپ کے شوہر کیسے کیس ہیں بچے کیس ہیں ابو کیس ہیں
بس بس آپا سب اچھے ہیں میں تو کیا کہتے ہیں ال پر ایک تو موسم ایسا خراب ہو رکھا ہے تو سوچ رہی ہوں کیا کروں تھوڑا سا سوچ رہی ہوں کپڑے مجھے نا کپڑے خریدتے ہیں کچھ جوڑے بنوانے ہیں اپنے لیے
باجی آن لائن دیکھ لو اچھے ملتے ہیں
بھائی یہ تو آپ نے صحیح کہا میں آن لائن تو دیکھ لوں میرا تو آن لائن پہ بھروسہ نہیں ہے میں تو اتنا ڈاک میں جا کے گر جاتی ہوں ان کی جب بات آتی ہے جب سے میرے ساتھ ہو گیا نا ایک دو فراڈ
نہیں نہیں باجی آپ نا ایسا کرو جو ویب سائڈ ہے نا اچھی والی دیکھو جو ویسی ہو اور پت ہی یہ م دیکھ رہا کہ جو سسٹم مل رہا ہے وہ لے لو اکثر ہم پتا سستے کے چکر میں دھوکا کھا جے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دکھتا کچھ اور ہے نکلتا کچھ اور ہے
ہاں انوں نےا یہ تو صحیح کہا آپ نے
دھو باجی میں تو جتنی بھی شاپنگ کرتی ہوں سب آن لائن ہی کرتی ہوں میں تو کر آپ کو تو پتا ہی ہے کہ میں تو چاور کیسے ہیں گھر سے باہر تو جانے نہیں دیتے اور میں تو میں باہر نہیں جاتی میں تو سب چیزیں بھجی آن لائن ہی منگاتی
یہ تو ہے میں میرا نا یہی سوچ رہی ہو کیا کروں کیا نہ کروں وہی ہے نا تھوڑا سا دماغ پھر ان تھوڑا ساچ وہ ہو جاتا ہے کہ آن لائن لاؤ یا آف لائن لے کے آؤں
نہیں باجی ویسے جناب آن لائن دیکو بہت اچھا رہا ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے آپ کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ریٹرن کر دو آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے
ہاں یہ تو ہے یہ تو میں نے دیکھا دیکھو کچھ سائڈفیکٹ بھی ہیں اس کے
یہ یہ تو ہے باجی دیکھو ہم یہ ہے کہ ہم دکان سے لینے جائیں تو ہمیں چیز اچھی مل جاتی دیکھ کے اپنی ہاتھوں سے پکڑ کے چھو کے سب چیز دیک کے تب لے کر آتے ہیں بارگنگ بھی سیکھنا جو ضروری ہوتا جتنا مگا اتنا لیا جائے لیکن یہ نا کہ باجی ہم تو باہر تو ہم جا نہیں سکتے اب گھر سے باہر نہیں جاتا پاتے نہیں بازار جا آ آے ہیں تو میرے تو یہی لگتا ہے کہ آن لائن ہی منگا لینا چاہیے
یہ تو آپ نے صحیح
اور سمے بچ جاتا ہے جس حساب سے بعد جب دیکھ لو کبھی دھوپ کبھی بارش کبھی گرمی اتنی دقتیں ہو رہی ہیں کہ سچ میں ایسا ڈر لگتا ہے باہر نکلنے میں بہت زیادہ ایسے موسم کو دیکھ کے تو ایسا بہتر ہے کہ گھر بیٹھے فون ہاتھ میں لو اور جو چیز پسند آ رہی ہے آڈر کر دو تو تین دن میں اپنے گھر
ہاں جی اپ نے یہ تو مجھے بھی لگا دیکھو میں بتاؤں آپ کو جب میں نے نا ایک جو کہتے ہیں غلطی تو میری ہو گئی تھی ایک ٹرسٹڈ پیج نہیں تھا وہ دراصل میں میں نے وہاں سے اپنے لیے جوڑا آڈر کر لیا
ہاں
میں نے کہا ابھی کیسے جاؤں گی جانے کی علت میں آتا میں نے وہاں سے منگا لیا ہائی وہ میں نے منگا تو لیا پندرہ دن میں تو وہ آیا آپا
ہوں ہوں
پندرہ دن میں آنے کے بعد وہ ک پرانا جوڑا رکھ کے اس میں بھیج دیا غلطی میری کیا ہو گئی میں نے اس میں کیا کہتے ہیں وہ کرتا آن لائن پے کیا اس کو میں نے سی او ڈی نہ رکھے
تو سی او ڈی والا اور آج کل پتا ہے میں نے دیکھا ہے انسٹاگرام پہ ہوا اور یوٹیوب پہ ہوا نا تھوڑے تھوڑے ایڈ چلا دیتے ہیں کہ ایک سنگ فری لے لو پانچ سو ننانوے میں لے لو دو سو روپئے کے لے لو ان میں کیا ہوتا ہے کہ دکھاتے تو کچھ ہیں اور اسے پیکنگ کا بھی یہ پورا بھروسہ ایسا دلا دیتے ہیں باجی جیسےحقیقت دکھا رہے ہو اس کی پیکنگ کی بھی ویڈیو بنا کےدے اور جب آتا ہے نا تو سچ میں اتنا بیکار مال آتا ہے اتنا پر مان رہتا ہے کہ بہت زیادہ ایک بار تو میرے ساتھی بو آتا ایسا
تب سے میرا تو اتنا دماغ خراب ہو گیا بہت زیادہ میرے تو شوہر کہہ رہے تھے تم تو پاگل ہو چکی ہو تم سے یہاں سے جا کے نہ خریدا جا سکتا تم آن لائن کے چکر میں پڑ رہی ہو اب یہ ہے نا آپ کا پیسہ جایا ہو جاتا ہیں تو بڑا ہی پھر دل کو دکھان ہو
آپ بالکل پہلے کی بات ہے باجی میں ویسے تو آن لائن منگاتی ہوں پی مطلب جو بھی منگاتی ہوں نا اوریجنل ویب سائٹ سے ہی منگاتی ہوں ایک دن سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھی تو تھوڑا انسٹاگرام چلا رہی تھی اس پہ میں نے ایسے سوٹ دیکھے سوٹ بڑے پیارے پیارے تھے باجی ا اور میں نے دیک کے آڈر کر دیے آن لائن پیمنٹ مانگا میں نے آن لائن ہی پیمنٹ کر دیا نہیں میں بھی سی او ڈی پر ہی منگاتی ہوں بھجی پیسے کے پیسے چلے گئے نہ سامان آیا نہ کچھ آیا میرے شوہر کو پتا چلا تو میرے کو اتنا سنایا انہوں نے اتنا سنایا کہ بہت
وہی تو میں تو پھر وہ ڈیلیوری بوائے ہے نا اس کو کال میں نے کہا بھیا مجھے تو یہ تم سارا غلط دے گے انہوں نے کہا دیکو ہماری غلطی نہیں ہے ہمیں نہ پتا جہاں سے تم نے آڈر کیا وہاں سے دیکھو ہمیں تو سامان ملتا ہے یہ ہوتا ہے وہاں ڈیلیور کرنا ہے اس میں ہماری کوئی غلطی نہ ہے آپا میں نے تو وہ جو پھر لنک ونک سب پہ کلک کیا ایسے ہو گیا جیسے انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ہو میں نے
ایسا ہی ہوتا ہے میرے تو ہزار روپے جضایا ہو گئے تھے باجی سچ مے میرے شوہر نے میرے کو بہت سنایا تب سے میں نے تو سوچ رکھا ہے باجی کہ میں تو جو یہٹرسٹیڈ پیج ہے نا انہیں سے جو ایپ ہے سے منگاتی ہوں میں کسی سے سائڈ وغیرہ پےجا کے دیتی
کیا کرتے جیسے ہم انسٹا سے پیچو سے منگا لیتے ہیں نا جوٹر ٹسٹیڈ یہ لوگ ان کا لنک شیئر کر کے نیچے اپنا نمبر لکھ دیتے ہیں اور ان کے بھی دو چار فوٹوز ڈال دیتے ہیں ہیں اب بتاؤ ہمیں کیسے پتا چلے انہوں نے فراڈ کر رکھا ہے ہم تو سیدھے سادے سیدھے سادے لوگ باغیں ایسے ہی منا لیتے ہیں
یہی تو دقت ہو جاتی ہے باجی ہم باہر جاتے نہیں گھر میں رہتے ہیں جانکاری ایسی اور ان سب چیزوں کو نش کار بھی تم جیسی بہنیں بہنیں ہوتی ہیں جو باہر نہیں نکلتی ہیں
بالکل بالکل آپا میرا تو اتتا سر درد کر میں نے کہا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا میرے پیسے جایا ہو گئے ہے شوہر اور سنا رہے میں نے کہا تم تو نہ سناؤ میرا تو سر گھوم رہا ہے
اب میں نے تو ڈر کے مارے ایک بار تو اپنے شوہر کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میرے پیسے چلے گئے
ہاں وہی ہے نا آپا پھر ہم لوگے کو سننا پڑتا ہے باتیں سنتے ہیں فری یہ لوگ
اس چیز کو اس چیز کو جب فراڈ ہو جاتا ہے نا تو جب تو ایسا لگتا ہے باجی کہ اس سے اچھا تو ہم بازار چلے جاتے تو وہاں سے خرید لاتے تھوڑا وقت ہی تو جایا ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہماری نا تھوڑا سا لالچ کبھی کبھی نا دقت گٹ جائے اور یہ بات ہے کہ تھوڑے س تھوڑی سی لالچ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اتنی دقت ہو جاتی ہے اتنی دقت ہو جاتی ہے بات میں ہر جانہ سا بننا پڑتا ہے
وہ تو ٹھیک ہے میں نے تو ایک چیز اور دیکھی آپا ہم آف لائن کپڑے لے کے جاتے ہیں شاپ پہ جا کے وزٹ کرتے ہیں دیکھو بارگننگ ہم لوگ اچھی کر لیتے ہیں ہم لوگوں کو کم میں مل جاتا ہے ڈسکاؤنٹ پہ پڑ جاتا ہے سب سے بڑی بات کپڑا چھو کے ہمیں ج تو پتا چل جاتا ہے فیبرک اچھا ہے کلر کیسا ہم شاپ کیپر سے جا یہ بھی کہ آتے ہیں بھیا اس کا کلر نکلا تو چینج کر کے جاؤں گی ہے نا تو ہمیں فائدے تو دیکھو آف لائن میں ہی ہے
بائی اس اس چیز کو دیکھ کر تو باجی یہ لگتا ہے کہ آف لائن میں فائدے لکنے پھر جیسے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ایک بار کی بات کہ میں کچھ کپڑے لینے گئی تھی اپنے بچوں کے اور باجی وہ چھوٹے بیٹھ گئے اور میں نے جا کے اس کو کہا کہ دوسرے دے دو باجی اس نے جو بدل کے کپڑے دیے دکاندار نے اتنا برا کپڑا نکلا میرے بچوں نے دو مہینے بھی نہیں پہنا ایک چیز تو ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو اگر ہم بدلنے جاتے ہیں نا تو اسی ریٹ میں پھر بےکار کولٹی دکھا دیتے ہیں مجبوری پڑ جاتی ہے لینا پڑتا ہے اس چیز میں مجھے آن لائن بہت اچھا لگتا ہے کہ پسند نہیں ایا ریٹرن کر دو پیسے ہاتھ اتنا آ جاتے ہیں
ہاں ہاں یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے اب یہ نہ آن لائن کے دیکھو سائڈ افیکٹ بھی ہیں مجھے تو زیادہ تر اور آ کیا کہتے ہیں آف لائن ہی جا کے وزٹ کرنے
ہاں ہاں لیکن یہ نہ ان کے لیے اپ جیسے کہ ان جیسے بہت سی ہاؤس وائف ہیں ایسی بہن ہے بہت سی بہت سی ایسی لیڈیز ہیں جو بالکل نہیں جاتی سچ میں اب باجی میں ابھی گھر سے باہر نئی میرے شوہر کی پرمیشن نہیں ہے مجھے گھر سے باہر جانے کی اب ہر چیز بھی تو شوہر سے رنگائی تی اس لیے میں تو اپنی رسوئی کا کوئی سامان ہوا اپنی سا سجاوٹ کا ہوا کڑھائی بھونای کچھ بھی ہوا میں تو پھر آن لائن ہی منگاتی ہوں تھوڑا مہنگا تو پڑ جاتا ہے باجی پر آگڑ جاتا ہے
ہاں ہاں چیز تو اچھی آ جاتی ہے دل کو تو سکون مل ہے دیکو ہمارے من پسند کا چیز آ گئی
ا ہم نےاف لائن ایک دکان پہ دیکھے نہیں ملی دوسری پہ دیکھے ہیں نہیں ایسی گر بی میں پورے بازار میں گھومنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آن لائن میں یہ کہ جو بھی چیز ہے ایک بار سائڈ پہ ڈال دو اس کے جیسی نہ جا نے کتنی نکل آتی ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ پسند ہے ایسے مطلب یہ نا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو جہاں ہمیں سستی دکھائی دیتے ہے ہم اس کو کو لے لیتے اسی سستے کے چکر میں مارے جاتے ہیں با جی یہ ہوتا ہے
یہ تو کہتے ہیں نا ایک بار کچھ پیسے اور ڈال کے لے لو کم سے كم ستے سے اچھا ہے آپ کو صحیح تو چیز مل جائے گی ہم لوگ کیا ہے سو دو سو کے چکر میں ہی لالچ سا کر لیتے ہیں اور وہی چیز دو ہزار کا گھاٹے میں جا
ہزار کے کٹ میں جا کے پڑ جاتی سچ بتاؤ باجی میں تو جتنے بھی سوٹ پہنتی ہوں جتنے بھی سوٹ لیتی ہوں سب آن لائن منگاتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے اچھے آتے ہیں
بات ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں آپ جس لنک سے منگاتی ہو بہنا مجھے بھی اس کا شیئر کرنا آپ آپ کی بات سن کے تو میرا جی بھی للسا رہا ہے کہ میں بھی نا اب آن لائن ہی شاپنگ کروں گی
ہاں باجی میں آپ کو نا شیئر کر دوں گی لنک سچ بتاؤں اللہ کا شکر میں میر کو جتنے بھی کپڑے میں نے آج تک لیے ہیں میں تو سوٹ جتنے بھی لیتی ہوں زیادہ مہنگے بھی نہیں آتے کاسمتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی اچھے نکلتے میر تو شوہر بھی کہہ رہے تھے کہاں سے لے رہی ہے آج تو کل تو کپڑے بڑے نئے نئے پہن رہی ہے میں نے کہا آن لائن منگا رہی ہوں تم تو لا کے دیتے نہیں تو میرے شوہر بھی دیکھ کر کہہ رہے تھے کی کپڑا بہت اچھا ہے جس حساب سے پیسے کم ہے اس حساب سے بڑا اچھا کپڑا آیا ہے
ہاں ہاں نہ نہ مجھے بھی آپا شیئر کرنا میں تو ضرور منگاؤں گی کیوکہ دیکھو ہم لوگ تو وہیں سے جہاں سے ہمیں سستے پڑے وہیں سے لینے چاہیے کپڑے تو ہم وہ پیسے ضیا کرے زیادہ
باجی ایک تو کپڑا میں مر سے کہتی کیوںکہ کپڑا بھی آن لائن دے لینا چاہیے جو ہمارا یہ کانچ کا سامان تھوڑا سا ذیادہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں نہیں منگانا جی آن لائن اس کا یہ ہے کہ رستے بیچ میں دیکھو باجی کہاں سے چلتا ہے کہاں آتا ہے کتنی بار پٹکا جاتا ہے کتنی بار ادھر ادھر رکھا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ک کھڑے اور ایسی کڑھائی بنائی کا ایسا کوئی سامان تو آن لائن ہی منگانا چاہیے میں تو وہیں منگاتا تی ہوں اور مجھے بڑی سنتوشٹی ملتی ہے
یہ تو صحیح کہا میں بھی منگاؤں گی اب آپ نے تو مجھے بھی وہ کر دیا اتسکتا میں اب مجھے لگ رہا ہے لنک شیئر کرنا میں تو ضرور منگاؤں گی اب آپ کو پتا تو ہے آپ ہم مہیلایں تو سوٹوں کی دیوانی ہوتی تی ہے
ہاں یہ سمجھو یہ ہے باجی میں جیسے سلاںئی کرتی ہوں آپ کو تو پتا ہی ہے میرا اپنا سلائی کا کام ہے میں اپنا سلائی کرتی ہوں ایک بار میں بازار میں گئی کا ڈبا لینے تین سو روپے کا دیا ایک ڈبا اور میں نے وہیں آن لائن دیکھا تو تین سو روپے میں اتنی ساری چیزیں مل گئی مجھے اور گھر بیٹھے رہ کا ڈبا گھر آ گیا
تو یہ دیکھو کوئیئی نہ نہ یہ تو آپ کر بازی
ہاں اپ آن لائن منگا منگا کے اتنی سارے تو میرے پاس ریل کے ڈبے ہو گئے اس میں ریل کا ڈبا قینچی سب چیز مل جاتی ہے
ٹھیک ہے میں تہ لنک شیئر کر دوں گی با جی ٹھیک خدا حافظ